وعلیکم السلام
جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ٹھیک ہے آپ کے گھر کے سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
میںسے ہی بیٹھا تھا گھر میں آپ کیا کر رہی ہو
میں پڑھ رہی تھی
وہ نہیں گئیس
نہیں مجھے پ پر چل رہے ہے تو میں ایگزام کی تیاری کر رہی تھی گھر میں
ٹھیک کنے میبرس د آپ نے
دو پیپرس ہوئے
کون
پولیٹیکل سائنس س جینرل انگلش
ہ کیسے ہوئے بہبر
اچھے ہوئے اتنے بھی اچھے نہیں ہوئے
انگلش میں کیا کیا
انگلش میں
ہاں
انگلش میں ٹھیک ہی ہوا اتنا بھی ٹھیک نہیں مطلب ن رینجڈ ہوئے
اچھا ٹھیک
جی جی
ٹھیک ٹھیک آج کل تم کافی مصروف نظر آ رہی ہو کیا بات ہے
ہاں کچھ پڑھائی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہوں میں ویسے آج میں ایک دلچسپ موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے عقل مندی
اکل مندی
بالکل
یہ تو بہت اچھا موضوع ہے عقللمندی ہر انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے مگر تمہارے خیال میں عقللمندی کیا ہے
میرے نزدیک میرے نزدیک اکللمند صرف زیادہ معلومات رکھنے کے نام میرے نزدیک عقل مندی صرف زیادہ معلومات رکھنے کے نام نہیں بلکہ شکل مندی یہ ہے کہ کہ انسان ہر صورت حال میں صحیح فیصلہ کرے اور اپنے اور دوسروں کی بلائی کو مد نظر رکھے
بالکل ٹھیک بہت سے لوگ تعلیم یا ڈگری کو عقللمندی سمجھتے ہیں لیکن اصل میں عقللمندی کا تعلق سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ہوتا ہے
ہاں ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ غلط فیصلے کرتا رہے تو اسے عقل مندی نہیں کہا جا سکتا
مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہتے ہیں انہوں نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی لیکن لوگ ہر مشکل فیصلے میں اس سے مشورہ کرتے ہیں کیونکہ اس کی سوچ گہری اور تجربہ بہت ہے
یہ بات ثابت کرتی ہے کہ عقل مندی صرف کتابوں سے نہیں آتی تجربہ بھی انسان کو عقل مند بناتی ہے
بالکل تمہارے خیال میں عقلمندی انسان کی پہچان کیا ہوگی
عقل مند انسان کم بولتا ہے اور زیادہ سنتا ہے وہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتا اور پھر پہلو پر غور کرتا ہے
بالکل کل سا اکثر انسان کی سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے اسی لیے عقل مند لوگ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں
جی ہاں آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ بنا سوچے سمجھے ہر بات شیئر کر دیتے ہیں کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ عقل مندی ہے
نہیں عقل مندی کا تقاضا ہے کہ کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کی جائے غلط معلومات پھیلانا سمج کے سماج کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے
میں تمہاری بات سے متفق عقللمندی انسان کو ذمہ دار بھی بناتی ہوں
جی ہاں جو انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اور انہیں بہترین طریقے سے پورا کرتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے
ایک اور بات کیا عقلمندی پیدائشی ہوتی ہے یا سیکھی جاسکتی ہے
میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں کچھ لوگ فطری طور پر تیز ذہن ہوتے ہیں لیکن عقللمندی کا مطالعہ تجربے اور اچھی صحبت کے ذریعہ مزید نکھارا جاسکتے
اچھی صحابت کی تم نے بہت اہم بات کی انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان سے اثرات لیتا ہے
بالکل اگر ہم عقل مند اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہےیں تو ہماری سوچ بھی بہتر ہوتی ہے
عقللمندی اور علم میں کیا فرق ہے
علم معلومات کا نام ہے جبکہ عقللمندی اس علم کو صحیح جگہ استعمال کرنے کا ہے
عمدہ بات کہی تم نے اگر کسی کے پاس علم ہو مگر اسے استعمال کرنا نہ آتا ہو تو اس کا علم مکمل فائدہ نہیں دیتا
بالکل اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علم روشنی ہے اور عقللمندی اس روشنی کو صحیح راستے پر استعمال کرنے کا نام ہے
اسکول اور کالج میں بھی عقلمندی کی اہمیت بہت ہے صرف رٹا لگانا کافی نہیں ہوتا
ہاں جو اسٹوڈینٹ کنسپٹ کو سمجھتے ہیں اور ان کا عملی استعمال سیکھتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں
عقلمندی گھر کے معاملات میں بھی مدد کرتی ہے
بالکل اگر گھر کے افراد خلمندی سے فیصلہ کرے تو جگڑے کم اور محبت زیادہ ہوتے ہے
اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں
کیوں کہ وہ فورا رییکشن دیتے ہیں عقلمند انسان پہلے سوچتا ہے پھر جواب دیتا ہے
مجھے بہات پسند آئی کبھی کبھی خاموشی بھی عقلمندی ہوتی ہے
بالکل ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا کچھ صورتحال میں خاموشی فتنا ختم کر دیتی ہے
کیا عقل مندی کا تعلق ایمانداری سے بھی ہے
ضرور عقلمند انسان جانتا ہے کہ جھوٹ اور دھوکا آخر نقصان ہی دیتے ہیں اسی لیے وہ سچائی اور ایمانداری کا راستہ اختیار کرتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ عقلمندی انسان کو دور انداشی بھی سکھاتا ہے
ہاں عقل مند لوگ صرف آج کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ مستقبل کے نتائج کو بھی دیکھتے ہیں
مثال کے طور پر
اگر کوئی اسٹوڈینٹ آج محنت کرتا ہے تو وہ اپنی مستقبل کو بہتر بناتا ہے یہ عقلمندی ہے جبکہ صرف تفریح میں وقت ضائع کرنا نادانی ہو سکتی ہے
صحیح کہا آج کی محنت کل کی کامیابی بن سکتی
اور عقلمند لوگ اپنے وقت کی قدر بھی کرتے ہیں
قیمتی ہے جو وقت گزر جائے وہ واپس نہیں آتا
اسی لئے عقلمند افراد اپنے روٹین بناتے ہیں اور وقت کو منظم انداز میں استعمال کرتے ہیں
آج کل کئی لوگ چھوٹی سی ناکامی سے مایوس ہو جاتے ہیں
ہیں وہ اس سے سیکھتے ہیں اور دوبارہ کوشش کرتے ہیں
یعنی عقل مندی کا مطلب مشکلات سے بھاگنا نہیں بلکہ اس کا سامنا کرنا ہے
بالکل مشکلات زندگی کا حصہ ہے عقلمند لوگ ہمت اور صبر سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں
صبر بھی عقلمندی کی نشان ہے
جی ہاں بےصبری اکثر غلط فیصلوں کا سبب بنتی ہیں
مجھے لگتا ہے کہ عقلمند انسان دوسروں کا احترام بھی کرتا ہے
یہ بہت ضروری بات ہےعقلمند لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کی اپنی رائے اور اہمیت ہوتی ہے
اگر ہر انسان عقلمندی سے کام لے تو سماج میں بہت سی مشکلات کم ہو سکتے ہیں
بالکل جگڑینا انصافی اور بد زبانی میں کمی آ سکتی سکتی ہے
تمہارے خیال میں بچوں میں عقلمندی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے
انیں انہیں بچپن سے سچ بولنا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اور بڑوں کا احترام کرنا سکھایا جائے ساتھ ہی ان کی تربیت پیار اور حکمت کے ساتھ کی جائے
ٹیچرس کا بھی اس میں بہت کردار ہوتا ہے
بالکل، استاد صرف کتابی علم نہیں دیتے ہیں بلکہ اچھی سمجھ اور اچھی عادتیں بھی سکھاتے ہیں۔
مجھے یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر کہتے تھے کہ ہر کام سے پہلے یہ سوچو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا
یہ واقعی عقلمندی کی بنیادی اصول ہے
عقلمندی اور حکمت میں کوئی فرق ہے
دونوں قریب قریب اک ہے مفہوم رکھتے ہیں حکمت عقلمندی کا عملی اظہار ہے یعنی عقل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا
بہت اچھی تصریح ہے مجھے لگتا ہے کہ عقللمندی انسان کو عزت بھی دلاتی ہے
جی ہاں لوگ عقل مند افراد کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرتے ہیں
کیا دولت عقلمندیگ کی نشانہ
الگ چیزیں ہیں بہت سے دولت مند لوگ بھی غلط فیصلے کر سکتے ہیں اور بہت سے سدا لوگ بہت عقل مند ہوتے ہیں
یہ بات بالکل درست ہے
اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان عقلمندی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور دوسروں کےلئے بھی فائدہ مند بن
میں سوچتا ہوں کہ عقللمندی انسان کو اپنی غلطی تسلیم کرنا بھی سکھاتی ہے
بالکل جو اپنی غلطی مان لیتا ہے اسے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے
جبکہ نادان شخص اکثر اپنی غلطی پر د کرتا رہتا ہے
جی ہاں ضد کئی مرتبہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے
آج کے گفتگو سے بہت مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا عقل مندی و کہیں ایک ایسی دولت ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے
تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقلملمندی علم تجربہ صبر ایمانداری اور دور اندیشی کا خوبصورت منازع ہے
بالکل اور جو شخص ان صفات کو اپنانے کی کی کوشش کرتی ہے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب اور محترم بنتے ہیں
بات خوب آپ نے کہا آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عقللمندی انسان کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے
جی ہاں الل میں عقللمندی حکمت اور صحیح فیصلے کرنے کی توحفی قطا فرمائے
ا مین
اور اسے دعا کے ساتھ آج کی گفتگو یہی ختم کرتے ہیں
اللہ حافظ